وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تو بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ہاں جی شکر الحمد للہ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں آ ٹھیک گھر پہ سبھی
ہاں جی بھائی میں بڑھیا ہوں گھر سبھی خیرت سے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں جی شکر اللہ کا ہم سبھی ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں ابھی جناب
بس بھائی میں بیٹھا ہوں وہ باہر یہی موسم کا نظارہ لے رہا ہوں
جی جی بہت بڑھیا ہے موسم ہمیں تو نظارہ ہے لنے چاہے ان سے انسان کا جو سٹریس ہے وہ کم ہو جاتا ہے نا جی
ہاں جی بھائی تو آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جان
جی جناب میں بھی ابھی آیا تھا اسکول سے ٹیوشن کر کے تو ابھی ہم باہر آئے تو اب جی ابھی ہم میں بھی گھومنے جائے اب جنگل آئے تھ تھے تو جنگل میں تھوڑا گھومنے کے لیے کچھ سوچا تھوڑا وہ ہو جائے مائنڈ ریلیکس ہو جائے ذہن پہ دباؤ ہوتا یہاں ب دب کام کا پڑھائی کیا تھا ہاں جی
جی بھائی جان تو مجھے میں نے آپ نے کال کیا اس لیے کہ مجھے مجھے لگا کچھ باتیں گیان حاصل کریں آپ سے تو میں آپ کو کچھ گورنمنٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں
نہیں نہیں آپ آج میں آپ کو کچھ اچھی بات ہے مطلب سننا چاہتا ہوں میں جی میں آج کچھ مطلب اس نیچر کے بارے میں سننا چاہتا ہ وں اس سے مطلب انسان سے مطلب کیا فائدہ ملتا ہے اس نیچر سے قدرتی چیزوں سے انسان کے دماغ پہ دل و دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے جیسے آپ کو میں نے ابھی بتایا مجھ م تھوڑا اسٹرس تھا تو ہمیں جنگل کی طرف تھوڑا گھومنے آیا تو یہاں سے تھوڑا من ہلکا ہو رہا ہے نا جی
جی بھائی صحیح بات بولیں اپ نے نیچر کو اللہ تعالی کا سب سے بڑا خوبصورت نعمت ہے تو اس کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اس میں درختت آتے ہیں پیڑ پودے دریا سمندر پہاڑ جانور پرندے اور صاف ہوا شامل ہوتا ہے اس میں قدرت انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اگر قدرت نہ ہوتا تو زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں نیچر ہمیں کھانا پانی ہوا اور رہنے کے لیے بھی بہتر ماحول فراہم کرتا ہے اس لیے قدرت کی حفاظت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے
جی جی جی
نیچر قدرت انسانی زندگی کا بنیاد ہے بنیادی حصہ ہے اور جو سانس لیتے ہیں اس کے لیئے صاف ہوا درختوں سے ملتی ہے پینے کا پانی دریاؤں اور بارش سے حاصل ہوتے ہیں جی بھاجان پھل سبزیاں اور اناج بھی قدرت کی دین ہے نیچر کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے تو آپ بھی بھائی کچھ فائدے بتائیں نچر کے بارے میں
جی جی تو میں یہی آپ سے قدرت کے بارے میں مطلب یعنی نیچر کے کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ذرا آپ سوچے اگر ہمارے پاس جو یہ پیڑ پودے درخت یا پہاڑ ہیں جو دریا ہے ہوا صاف ہے اور جو پانی ہمیں صاف ہے یہ نہ ہو تو ہم ہم کو کیا مطلب آرام سے کیا ہم آرام سے گزار سکتے ہیں تو جی بالکل نہیں گزار سکتی قدرت اللہ کے سب سے مطلب خوبصورت نعمتوں میں سے ایک ہے سب سے پہلا یہ فائدہ تو تو یہ قدرت کا ہے کہ ہمیں صاف ہوا دیتی ہے جیسے میں نے آپ کو بولا میں ابھی کام کر کے آیا تو ابھی میں جنگل کی طرف تھوڑا آیا تو یہاں پہ اتنی شھ ہوا ہے کہ انسان کا مطلب من ہلکا ہو جاتا ہے ہے نا جی درخت جو ہے وہ مطلب یہاں پہ ای اس لیے ہوتا ہے کیونکہ درخت جو ہے وہ کاربن ڈائیکسائڈ کو ابزرو کرتے ہیں اور جو ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جس کے بغیر ہم ایک پل بھی مطلب زندہ نہیں ہے رہ سکتے ذرا سونچے اگر یہاں مطلب صاف ہوا تو انسان کی مطلب سانس لینے میں کتنی دقت ہوگی جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل تو دہلی میں مطلب کتنا مطلب پولوٹیڈ ہوا ہے وہاں پہ تو جینا دشوار ہو رہا ہے وہاں پہ تو انسان جو ہے وہاں کے لوگ تو دوسری جگہوں میں باگ باگ کے آ رہے ہیں اور دوسری جگہوں میں سیٹل ہو رہا ہے نا جی
ہاں جی بھائی انہیں جگہ پہ جاتے ہیں جہاں نیچر اور صفائی زیادہ ہو
جی جی بالکل
ہاں جی بھائی نیچر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صاف ہوا اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں جس سے ماحول صاف رہتا ہے نیچر ہمیں ایک غذا فراہم کرتا ہے جیسے پھل سبزیاں اناج دودھ اور شاداب سبز قدت دین ہے یہ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے
جی جی
قدرت انسان کی ذہنی صحت کے لیے بھی مفید ہے
جی بالکل بالکل
پہاڑوں دریاؤں کی خوبصورت منظر دیکھ کر سکون ملتا ہے اور اسٹرس سے کم ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل نوجوان بہت ہی اسٹریس اور ڈپریشن میں رہتے ہیں تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے اور نیچر کی نیچر کو دیکھیں اور اور اپنی دل کو سک
ہاں جی آپ نے بہت ہی مطلب پیاری بات فرمائی کہ انسان کا جو ہے وہ سٹرس کم ہوتا ہے جیسے میں بھی آپ میں نے ابھی آپ کو کچھ ہی ٹائم پہلے مطلب پہلے ہی بولا کہ میں بھی اجبو ہی تھکا تھا اور میرے دماغ ذہنی دماغ اتنا بڑھ گیا تھا کہ کیا بتاؤں تو میں ابھی گھر سے جو یہاں پہ جنگل میں آیا تھوڑا جو یہاں پہ ٹھنڈی ہوا پہ تو میرا تو یہ جو ہے میرا دماغ بھی مطلب فریش ہو گیا آپ اگر دیکھیے تو جب ہم پارک میں جاتے ہیں یا پہاڑ میں جاتے ہیں یا ہریالی کہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا جو سٹرس ہے وہ آٹومیٹک ک ہوتا ہے اور ہمارے دل کو سکون ملتا ہے قدرت جانوروں اور پرندوں کے کا بھی گھر ہے آپ اگر دیکھییں اگر ہم جنگل کی بات دیں گے تو
جی بھائی جان
کاٹ دیں اگر ہم جنگلی ہی کاٹ دیں گے یا دریاؤ کو گندہ کر دیں گے تو بے شمار مخلوقات کا نقان ہوگا اور ماحول کا نظام بھی بگڑ جائے گا قدرت ہمیں م مطلب بارش دیتی ہے جو کھیتوں کو ہرا بھرا بناتی ہے اور پانی ضرورت پوری کرتی ہے اگر سوچ آج کل تو بارش بھی نہیں ہو رہی ہے تو اگر آپ دیکھے آج چنا کتنے لوگ مطلب پانی کی قلت سے مطلب یہ گرمی سے بہت پریشان ہے تو اگر مطلب ہم زیادہ پیڑ کاٹیں تو اس سے تو بہت ہی نقصان ہوگا تو کہیں نہ کہیں ہمیں مطلب قدرت کی چیزوں کی مطلب حفاظت کرنی چاہیے جس سے ہمیں مطلب راحت ملیے اور باقی لوگوں کو کسانوں کو بھی کچھ آرام ملے ہے نا جی
ہاں جی بھائی جیسے آپ نے بولا کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہے ہم نیچر کی ہمیں پل کرنے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانانی چاہیے اور جنگلوں کے کٹائی سے بچنا چاہے پانی ضائع نہیں کرنا چاہے اور ماحول کو آلودہ کرنے سے بچانا چاہیے جیسے پلاسٹک کا استعمال کرنا اور جانوروں اور پرندوں کے کی حفاظت کرنا بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کیونکہ اگر ہمیں ان ان کا ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا
بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی تو کہیں نہ کہیں آپ آپ اگر دیکھیں گے تو جو یہند کا ماحول ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہ اس میں ہم انسان ہے جو اس کو کر رہے ہیں مطلب آلودہ کر رہے ہیں پیڑ پودے کتے ہیں پانی کو م دم گندا کر رہے ہیں تو جیسے میں نے آپ فر آپ فرمیا کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے ہمارے حفاظت ہم اس کی حفاظت ایسے کر سکتے ہیں دیکھیے کہئی ہم جہاں پیڑ کاٹتے ہیں تو اگر ہم ایک پیڑ کاٹے تو ہمیں چار پیڑ لگانا چاہیے اور ان پیڑوں کی ایسے ہمیں دیکھ ریکھ کرنی چاہیے جیسے وہ ہمارے خود کے بچے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہی کہ ہم نے وہ پیڑ لگا دیے اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تو تو وہ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں تو ان کی ہمیں دیکھ ریکھ کرنے جس سے ہمارا جو قدرت ہے ہمارا نیچر ہے وہ برقرار رہ ہے جی
جی بھائی جا آپ نے سےیح بولا کیا ایک پڑ اگر کاٹو تو چار پیڑ لگانا چاہیے میںس گورنمنٹ کی اسی بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ جو یہ قانون جو اس پہ اچھے سے لاگو کیے جائے کہ زیادہ سے زیادہ پیٹ لگ نہ پیٹ لوگ نہ کاٹے کیونکہ آج کل آپ دیک ستے ہیں معاشرے میں لوگ زیادہ سے زیادہ فارسٹیشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو لکڑیاں میسر نہیں ہوتی تو اس لیے قانون کو یہ چاہیں کہ زیادہ سے زیادہ رول لاو کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیڑ نہ کاٹیں
ہاں جی بے شک بے شک تو آپ یہ بھی بتا رہا ہوں ان کی ہاں جو قدرت جو نیچر ہے جو مطلب اللہ تعالی کا جو ہے نظام ہے اس میں خالی اگر ہم دیکھیں تو اب صرف پیڑ بھی نہیں ہے ہم اس اس میں بہت پانی بھی آتا ہے اس میں ہوا بھی آتی ہے تو اکثر آپ جو دیکھے آج کل پیڑ تو کاٹتے ہی ہیں لوگ لیکن جو یہ پانی ہے وہ بھی گندا ہوتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ ہم ہی ہے دیکھیے اکثر اگر آپ دیکھیں جو ہمارے گاؤ گھر میں جو ماں بیٹی ہے وہ دیکھیے ہم گھر میں جو کچ کچرا جمع ہوتا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں اس کو ہمیں چاہیے کہ وہ گھر پہ ہمیں اس کو کہیں نہ کہیں مطلب ڈیکمپوز کرنا چاہے یا مطلب ایسے ڈسٹبین میں رکھنا تو پھر کہیں دور علاقے میں مطلب جلائے دیا جائے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمیں گھر میں جو بھی کچرا نکلتا ہے پھل فول کا کچرا ہے جو پالت نکل رہا ہے تو آپ دیکھ کہ شام کو مطلب لائن لگی ہوتی ہے ڈسٹ بینس کی تو وہ جاتے ہیں اور ندی میں پھینتے تو اس سے کہیں نہ کہیں قدرت بھی متاثر ہوتا ہے اور جو نیچر کی چیزیں جیسے پانی ہے تو وہ بھی متاثر ہوتا ہے نا جی
جی بھائی جان صحیح بات بولی آپ نے اگر ہم ماحول کو صاف رکھیں گے تو انسان کی زندگی صحت مند رہے گی تو بیماریاں بھی کم پیدا ہو جائیں گی اگر ماحول گندا ہو تو ہوا گندا رہتا جس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھ پیڑ ہیں پیڑوں سے ہمیں بہت چیز ملتے ہیں ہمیں اس سے پھل پھول باقی چیز میں جیسے لکڑیاں جو ہماری کام آتی ہے مکان بنانے میں اور بہت سارے فرنیچر جو اس سے حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی ہماری کام آتی ہے تو اس سے ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے حد سے زیادہ ان کو استعمال کرنا نہیں چاہیے جتنا میسر ہو جتنا ضروری ہو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے
جی جیسا آپ نے فرمایا جناب کہ اس ہاں جی جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے انسان کے مطلب زندگی پہ برا اثر پڑتا ہے لیکن ہماری زندگی میں تو اثر برا ہی پڑتا ہے لیکن جوب میں ابھی پانی کی بات بتا رہا تھا تو جب ہم پانی گندا کرتے ہیں آلودہ کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں جو رہنے والے مش لیا ہے جو مطلب جل جیو ہے مطلب ان پہ بھی برا ایک بہت برا ان پہ بھی ایک بہت برا اثر پڑتا ہے نا جی توک اگر آپ دیکھ جب ہم پانی گندا کرتا ہے تو اس میں ایسی گیسز ایسی مطلب چیزیں بن جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو اس میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور جو رہنے والے جانور ہوتے ہیں تو ان پہ بھی مطلب بہت ہی مطلب
جی بھائی بہت ہی اچھی بات کہیں ہاں جی بھائی تو آ پھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نیچر اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے تو اس کی حفاظت کریں اور یہ ہمیں ہوا پانی اور بہت ساری صحت مند ماحول فراہم کرتا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور لوگوں بات آپ پہنچا ہے تو آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں
جی بالکل آپ سے مجھے آخر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کہیں آپ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو ہمیں چاہے کہ قدرت کی مطلب دیکھ ریکھ کریں تو مجھےپ سے بات کریں اچھا لگا خدا بھی جناب
ال بات کرتے ہوئے اللہ حافظ ای ہ